ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں جی ہم ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں سب کہرییے
ہاں سب کہہریے تھے اچھے سے رہ رہے ہیں ہے موسم اتنا اچھا ہے تو ویسے ہی سب خوشی خوشی ایسے جوم اٹھے ہیں آج موسم کی وجہ سے کیوں اتنے دن سے گرمی پڑ رہی تھی بٹ آج موسم اچا اچھا ہوا تو سبھی خوش ہیں کہہ رہے ہیں کہ آج باہر سب نے پلان بنا دیا باہر مارکیٹ میں جانے کا میں تو کیا میں تو کہہ رہا تھا کوئی گھر تو رہ جو آج ہاں تو میرے بھائی ہی کرنے لگے تم رہ جؤ نا خھر آج اتنا ٹھنڈا موسم ہے تو ہم بھی جائیں مارکیٹ میں کچھ سامان لے آئے ہیں اپنی من پسند کا کچھ اچھا کھا ہے چٹپٹا کھائے ہیں ٹھیک ہے نا
جی کیا آپ کے یہاں پہ کچھ کون سا کون سی کھانے کی چیزہ مشہور ہے آپ کے یہاں پہ
دکھاؤ یہاں یہاں ہمارے ادھر پلے پلے بہت مشہور ہیں کہ پلے ک ہم نے کھائے اپنے
جی جی جی بھللے وہ جو اڑد کی ڈال کے بنتے ہیں بھے
ہاں ہاں جو ادھر جموں اڈیشنی ہے پلے
اچھاھر وہی اڑد کی ڈال کے ہوتے ہوں گے مطلب کا انگریڈیئنٹ اڑا
بندے کس کے ہیں بٹ پھر بھی ہاں وہ پر مجھے خاصا ہاں ہاں ا کی دال کے بٹ مجھے میرے خھص پسنیاتے میں کم نہیں کتا ہوں بٹ میرے گھر والے بہت آتے ہیں ہ بٹ م آم کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے بتائیں گے ہمیں تھوڑا سا ہم بھی دیکھیں گے ج آپ ک ہا ڈس کیا میری والی ڈش تو نہیں کوئی کھاتی آپ ہاں
میرے کو تو ایسے گول گپے وغیرہ چاٹ پاپڑی پر بھلے نہیں
اچھا اچھا
پاپ گول گپا چاٹ ہوتی ہے نا سنا ہے آپ نے پانی پوری کی چاٹ ہوتی ہے ایک پانی پوری چاٹ ہاں جی ہاں جی ہاں کرنچ ن
مجھے نا آلو مھے مجھے آلو ٹ کہ بہت پسند ہے میں وہ بہت خوش سے کھاتا ہوں اور مجھے میری فیوریٹ ہے کہ مجھے جلیبی بہت پسند ہے اس کے ساتھ ملئی ہو کیا بات چ
ربڑی ربڑی جلیبی ہاں جی ہاں جی
کیا ہاں ملائی یا کریم لیتا ہوں میں تو دودھ بھی لیتا ہوں کبھی کبھی وہ مجھے بہت اس کاذائقہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیا بات ہے
ہاں جی ہاں جی اس کا ذائقہ واقعی قابل تعریف ہوتا ہے
سبزیوں میں آپ کو کیا کیا پسند ہے کون سی سبزی آپ
سبزیوں میں میرے کو بہترین میں ویسے سن کے آپ کو ہنسی بھی آ جائے گی کہ میرے کووگ لوگ گھیا اور تورئی اور یہ پسند نہیں کرتے پر مجھے ایسی روئی سبزیاں بہت پسند آتی ہیں
اچھا اچھا جیسے لوکی ہوگی
لوک کی ہو گئی تھی ٹنڈے ہو گئے ڈرائی پر را تری والے نہیں ڈرائی سوکھا جو بنتا ہے نا یہ سوکھا گیا سوکھا کینڈے کی سبزی ہو
ہاں ہاں میں بھی میں میں بھی ایسا میں بھی ایس میں بھی میں بھی
ہاں اگر ہاں لوگوں کو ہنسی آ جائے گی سن کے پر میرے اوپر لیکن پر مجھے ایسا ہری سبزیاں بہت پسند ہیں پالک ہو گئی پالک پ
پالک ہاں ساگ ہو گیا مجھے کوئی بھی ہری سبزی د د نوں کوئی بھی ہری سبزی میں خوش ہو کے کھاتا ہوں میں کہتا ہوں کیا بہت خوش ہو کے کھات ہوں اور میرا تو کریلا سب سے فیورٹ ہے سب سے فیورٹ کریلا ہے مجھے کرلا چت کیا بات ہے کیا بات ہے
ہمارے ملتان سائڈ میں تو بہت مشہور ہوتا ہے
ہاںچھا اچھا اچھا دیکھو ہر دیکھو کریلا ایک ایسی سبزی ہے کہ ہر جگہ میں الگ الگ لوگ م ہر اپنے اپنے طریقے سے منا کے کھاتے ہیں
الگ الگ ہاں جی ویسے ڈش ہے کہ اس کو ایک دس کے اوپر کئی طرح کے سپریمنٹ کر لیتے ہیں لوگ اپنے اپنے اسٹائل میں اور ہر جگہ کا اسٹیٹ میں آپ کو الگ الگ طرح کا سواد میں سواد ملے گا اسی چیز
ہاں ہ
جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو کریلا ٹینڈا یہ گیا یہ سب چیزیں بہت کم پسند آتی ہیں کم ہی کھاتے ہیں بچے
اچھا اچھا اور باقی کیا کہتے ہیں اس میں اور آپ کو چکن میں گوشت میں کیا پسند ہے کیا آپ وہ خطح ہوگی یا نہیں
نہیں کہنے کو تو میں مطلب اس سائڈ سے ہوں لیکن میں نے کبھی ان چیزوں کا لطف نہیں اٹھایا نہیں
اچھا اچھا اچھا اچھاچھا ہ ہاں ہمارے کچھ لوگ نہیں کھاتے میری فیملی میں سے آدھی فیملی نہیں کھاتی بٹ آدھی تو کھاتی ہے جتنی کھاتی ہے وہ خوب کھاتی ہے جو ن خط بالکل نہیں کاتی
ہاں جی ہاں جی ایسے میں بھی نہیں کاتی ہوں میں بہت دور ہوں ان چیزوں سے
ہاں
باقی اور بھی قدرت نے بہت ساری چیزیں نوازی ہیں ہمارے کو کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہی ان کو کھایا جائے بیچاروں کو مار کر کے مجھے
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیک ھو
اپنا اپنا ہر کا کہنا ہے اور ماننا ہے جی ہرک
کچھ لوگ تو غلط مانتے ہیں اس چیز کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں غلط کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو
اپنی اپنے منے پہ لوگوں کے وہ پرت کرتا ہے ہاں جی
لتا وہ ویسا کھاتا ہے نا تو ویسا ہی کھانا چاہیے دیکھو زبردستی نہیں ہے کوئی زبردستی کسی کو منع بھی کر د تو وہ بھی صحیح بات نہیں ہے
کسی کو نہیں آپ ا روک سکتے ہیں اس کے کھان پن میں ویسے بھی کسی کو نا آپ اپنے طرف سے نہیں روک سکتے ہیں
تی آ د
اچا ہمارے ہمارے گھر میں وہی سب کے پریوار میں ایک سات ہاتھ کی پانچوں انگلی بھی ایک جیسے نہیں ہوتی
ہوںم
ہ اور میٹھے میں کیا پسند کرتے ہو آپ
میٹھے ہاں میٹھے میں جلیبی ویجیٹیبل میں اس سے مجھے سبزیوں میں سے سب سے ٹاپ سبزی مجھے کریلے کی پسند ہے اور مجھے ج مانا جائے تو چکن میں مجھے تندوری چکن بہت پسند ہے
اب میرے کو تو اس کا کچھ وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ میں نے کبھی ایکسپیرئنس نہیں کیا چیز ہوگا تو کو کو ہم رہنے دیتے ہیں کچھ اور ڈسکس کرتے ہیں رس مطلب رائس زیادہ پسند کرتے ہیں آپ یا چپات ج
میں زیادہ چپات د کات کم رائس بھی کھاتا ہوں بٹ چپاتی مجھے زیادہ ہے اچھی لگتی ہے کھانے میں ہ ہ
ج میں ج رہا تھ
ہ اور آپ کو کس میں اس میں جوس میں کون سا جوس سب اچھا
جوس میں میرے کو مینگو جوس اور لیچی جوس
جی ٹھیک کیا ہے بات
گوا بھی لے لیتی ہوں وہ بھی پسند ہے مجھے
ا چ گوا اوکے تو مجھے زیادہ اس کا انار کا جوس سب سے اچھا لگتا ہے
اوکے انار کا جوس مجھے سوٹ نہیں کرتا مجھے الرجی ایم ای کو الرجی ہو جاتی ہے اسس
ہاں جی ہاں جی نہیں میں میں ہر چیز کھا لیتا ہوں میرے فیملی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ میری فیملی بھی ایسی میں کچھ پرسن نا وہ کہتے ہیں مجھے یہ سب جنی اچھی سوٹ کرتی یہ والی چیز سوٹ کٹنی گدی اچھا ہے
ہاں سارے بندے الرجک ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی چیز سے ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں بھی ویسا ہی ہوتا ہو
ا
کیونکہ ہر ایک کوئی جیسے میڈیسن ہوتی ہے نا وہ بھی س اس سے پہلے
ہاں ہاں بولیے بولیے بولیے آپ بولیے میں بائد فیملی میں ایک ایسا بائد فیملی میں ایک ایسا پرسن ہے جو میں ہوں کہ جس کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا بس
پھر تو آپ کو اوپر
خوشی ہ خوشی خوشی میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا میں نہیں دیکھتا کہ یہ چیز ہوئے گی ج میں مجھے تو لگتا ہے کہ میرے تھنکنگ کی وجہ سے مجھے ج یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی
دیکھیے آپ صحیح بول رہے ہیں یہ بات کہ تھنکنگ تو ایک سب بڑی بات ہے تھنکنگ سب سے پہلے ہماری سوچ سب چیزوں کے نربھن جی پر نا کھ کچھ چیزیں پھر ہماری بلونگ کرتی ہیں ہمارے ا فیملی کی اس سے ابھی بلونگ کرتے ہیں کہ آپ جیسے سینسٹیو ہوتے ہیں کچھ لوک چیزوں کے پرتی تو وہ ہمارا ایک اس میں ہوتا ہے مجھے اس کے لیے اسپیسفک ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے کہ فیملی میں جیسے گھر میں کسی کوئی اگر جسی چیز سے الرجی ہے تو پھر باقی کے پیڑھی لوگوں کو بھی نیچے والے لوگوں کو بھی بولا جاتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اس کو اویئر رہیے گا اس کے پرتی
ابھی ہاں کچھ فیملی کی چیزیں نا ن فور ہوتی ہی ہوتی ہیں جیسے دیکھو ہائٹ کا میں دیکھا میکسمم میں دیکھتا ہوں ہائٹ کا ہوتا ہے اور موٹاپے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹرانسفر یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے تو
تھنکنگ میں تو مطلب میرا بھی یہی سوچنا رہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو جیادہ سوچیں گے تو وہ ہمارے کو بھی ہارم کر ہی ہے اس لی زیاہ سوچ کانے پینے کے معاملے میں خاص کر ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نقصان ہوگا لیکن اگر آپ الرجی ہیں تو پھر آپ اوائڈ کیجیے
اورک بہت اچھا لگا اس سے بات کر کے اوک خدا فیس
خدا حافظ خدا حافظ اوکے